ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہے
آپ کہاں نکلی ہو بازار
ہاں وہ میں باہر تک آئی تھی تو ماما نے بولا ابھی اب بیٹھو یہاں پہ تو ابھی کال کرو اب یہیں پہ بات کرو
اچھا ٹھیک ہے اصل میں اچھا لگتا ہے نا باہر نکلنا اس ٹم گرمی میں
اب مطلب ابھی ٹھیک ہے موسم تو ا وجہ سے نکلی میں باہر اور ہمیں میری کزن کے پاس جانا تھا اس لیے ہاں ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہوں چائے پی
نہیں میں چائے نہیں پیتی ہوں
اچھا اچھا پھر کیا پیتے ہو ہاں ہم نے پی
اچھا
اور بولو کچھ
کچھ نہیں وہ میں پہلے یہاں گھر سے نکلی اب میں ننیحال تک آئی اب مما کو جانا تھا مطلب جن نے ہم صاحب کے بارے میں بولا تھا نا ان کے پاس جانا تھا کیونکہ اس کے پاس کچھ کام تو ماما کو پہلے ادھر گئی تو اب مجھے ابھی باہر تک نکلنا ہے جو میں نے آپ کو بولا نا وہ میری کزن کے پاس جانا ہے
ہاں ہاں ا اچھا ٹھیک ہے اور سنا سبزی کیا پکائی تھی
اب میں چکن پکایا تھا آپ نے کیا پکایا تھا
ہم نے کیا پکایا تھا ہم نے دال پکائی تھی
اچھا ٹھیک او اچھی بات ہے
آج ہم نے ہاھ اور پنیر شام کو
اچھا
ہاں کیونکہ بچوں کو تھوڑا اچھا لگتا ہے اور نوڈلس پکائے تھے ابھی اسکول سے آئے نا جیسے آپ لوگوں کو تو یہی سب پسند ہے نا
ہاں ہاں ابھی ائی اسکول سے
ہاں یہ یہاں ٹائمنگ ڈفرنٹ ہے چار بجے چھٹی اور پانچ بجے چار بجے ففتھ کلاس تک ہوتی ہے پانچ بجے آفٹر سکستھ ٹنتھ
اچھا ٹھیک
کو یہاں بہت سوکل تھوڑا دور ہے جیسے لال چوک مطلب ہے نا دور ہوتا ہے تو ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ان کو اسی لیے ایک فف فائیو پانچ بجے آتا ہے اور دوسرا چھ بجے
اچھا ٹھیک
یہاں پہ آرام سے بات بات کرنی ہے نا کیونکہ ٹین منٹس نکلنے چاہیے
ہاں
ہمم ہمم اور کھانا کتنے بجے کھاتے ہو
کھانا شام کو لیٹ ہو جاتا ہے پاپا لیٹ آتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ مطلب ہو جاتا تھا کل ہم نے ساڑھے گیارہ دس بجے لیٹ کھا یا تو ماما نے بولا یہ اچھا نہیں ہوتا لیٹ اتنا کھانا کھانا تو کل سے آپ اگر بابا لیٹ بھی ہو جائیں گے آپ کل سے نو بجے کھانا
ہاں وہ بات ہے اسٹامک پرابلم ہو جاتی ہے پھر آگے جا کر
ہاں
ہم بھی جلدی ہی کھاتے ہیں
ہمم اچھا بھی ہے نا جلدی سوتے ہے پھر جلدی اٹھ بھی پاتے
ہاں
ہوں
اور بلا آپ کو کچھ بنانا آتا ہے انڈا وغیرہ میگی
ہاں مجھے سبزی پکانا آتا ہے
سچ
ہاں
میرے بیٹے کو بھی کبھی کبھی بولتا ہے مجھے بنانا سکھاؤ
مجھے کوکنگ اچھی لگتی ہے
ہاں مجھے بھی کوکنگ بچپن میں اچھی لگتی ہے میرے بچے کو بھی کبھی کبھی وہ بولتا ہے میں کروں گا
ہاں یہ اچھا ہے نا اس میں ٹائم ایسے جاتا ہے میں اب ہمیشہ تو ایسے ٹائم نہیں نکالتی ہوں کوکنگ میں کبھی اب مطلب نہیں ہوتا ایسا کام کوئی کوکنگ کا ا تو اس ٹائم ایسے ارٹ پینٹنگس کرتی ہوں
ہاں میں میرے چھوٹے بیٹے کو پینٹنگ اچھی لگتی ہے کرنا وہ بھی ٹائم پاس میں ایسے ہی کرتا ہے
ہاں مجھے بہت اچھی لگتی ہے پینٹ
اور وہ جاڈو پہنچا بھی مجھے دیتا ہے
اچھا ہے نہ ہیلپ ہو جاتی ہے
ہیلپ سے زیادہ مطلب نا عادت اچھی گھر کا کام کرنا اچھا ہے نا
ہاں اس سے مطلب ایک ٹائپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے
ہاں باتیں تو اچھی کرتی ہو کیا پتا گھر میں کچھ کرتی بھی ہو کیا نہیں
نہیں میں ماما کی ہیلپ روز کرتی ہو اب جس ٹائم اسکول ہوتا ہے تو اس ٹائم تو ا مطلب جانا پڑتا ہے صبح جلدی
وہ تو وہ نہیں ہے وہ وہ تو میٹر نہیں وہ ضروری ہے بول رہے ہو سنڈے کو کریگی
نہیں سنڈے کو کرتی ہوں مجھے مطلب جب بھی میں گھر ہوتی ہو نہ پھر اسکول سے چل رہے ہو پھر جب آف ہوتا ہے مجھے تب مما کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے
ہاں کرنی ہوتے اس سے اچھا بھی اور ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہے نا
ہاں
یہ خود کے لیے بھی اچھا ہے جب عادت ہوتی ہے نا پھر نہیں ٹینشن ہو تا ہے کبھی ہم کرنا پڑے تو
اور جب مطلب ہو جاتی ہے عادت پھر جلدی بھی کام ہو جاتا ہے کیونکہ پتہ ہے کیسے کرنا ہے
ہاں
پھر جلدی ہوتا ہے کام اس سے
یا اس سے عزت بھی رہتی ہے پھر نہیں کوئی آپ پہ انگلی اٹھا سکتا ہے اس کو کچھ نہیں آتا ہے اس لیے ریڈی ٹو لرن ہوتا ہونا چاہیے انسان کو
ہاں ہمیں ویسے بھی اسکول صبح جلدی جانا پڑتا ہے مطلب سات بجے یا ساڑے سات کیونکہ مطلب کچھ بچوں کو جنھیں قرآن میں مطلب پاڈھ کے ہے
اچھا اچھا ایکسٹرا کلاس
ہاں صبح کیونکہ وہاں پہ مطلب صبح میں قرآن پڑھاتے ہیں
ہوں
آدھے بچے حفظ کے ہوتے ہے آدھے بچے ناظرہ کے ہوتے ہے تو اس میں ہے میں مطلب ناظرہ میں ہوں
ناظرہ کیا ہوتا ہے مجھے بولو میں نے پہلی بار سنا
قرآن پڑھنا
اچھا اچھا
حفظ یعنی قرآن لن کرنا
وہ مجھے پتہ ہے وہ حفظ مجھے پتہ ہے
ہاں تو ویسے میں یہاں پہ اسکول میں ناظرہ میں ہوں درس گاہ میں حفظ کرتی ہوں
اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دعا میں مجھے یاد رکھ نہیں اب کنیکشن رہے یا نہ رہے آنٹی کو ایٹ لیسٹ دعا میں یاد رکھ
میں نے آپ کا نام ہی نہیں پوچھا آپ کا نام او
ہوں ہ میں تو آپ سے بہت بڑی آپ میری بیٹی جیسی ہو
ہاں
ہاں اس لیے میں نے بولا اس سے آپ کو یاد رہے گا آنٹی کو چلو ماسی کو ہی یاد رکھو انٹی کو اور بولو اور ٹھیک
ہاں اچھے سے
ماں باپ ہوتے ہیں نا ان کو بہت شوق ہوتا بچے اچھا پڑھے ان کی عزت رہے جیسے مجھے بھی ہے کہ یہ اچھا پڑھے ا چھے انسان بنیں
میری مما بھی مجھے بولتی ہے بولتی ہے کہ کچھ ایڈز ہوتی ہے جس میں وجہ سے پڑھائی پہ دھیان رکھنا ہوتا ہے تو ایسے مطلب ابھی مطلب اگے میں ابھی سے رکھوں گی فوکس اپنے پڑھائی پہ تو پھر مطلب جب آگے متلب کوئی بھی پرابلم ہو میری تشانے نے مجھے کہا تھا ایسا بننا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی شاپ میں جاؤ کچھ خریدو اس کی پرائس ٹیگ نہ دیکھنا پڑ پڑھ ایسا بننے
ہمم انا نشاء اللہ اللہ آپ کو بھی اچھا رس دکھائے اور میرے بچوں کو بھی ان شاء اللہ ان شاء اللہ بس مجھے دعا کرنا اور کچھ نہیں
نہیں
ہاں میرے بچے بھی جاتے ہیں شام کو ابھی سات بجے نماز پڑھنے جائیں گے وہاں سے
ہاں ان کو سمر ویکیشن نہیں ہوئی
ان کو کہ یہاں میں ہوتی ہے اپریل ٹوینٹی تھری سے چھٹی ا جون تک ٹوئلتھ جون کو تک
اچھا ٹھیک
ہمیں ہو گئی وہ چھٹیاں ہم پھر واپس آ گئے نا ہم یہاں رہتے نا بنگلور نیئر ہے ہم
ہاں ٹھیک اچھا
یہاں رہتے ہیں نا تو اب ان کو ونٹر ویکیشن ہوگی لیکن جیسے اب لوگ کو سمر وہاںیں کشمیر میں ہوتی ہے نا ٹین ڈیز کہ سمر ویکیشن یہاں سمر ونٹر ویکیشن ٹین ڈیز کی ہوتی ہے ٹین یا ٹویلو ڈیز کی
اچھا ٹھیک یہاں پہ ان کو پھر ا مطلب ونڈو وکیشن کو کیا مطلب کیسی ہوتی ہے
جنوری میں جہاں زیادہ ٹھنڈ نہیں پڑتی ہیں نا یہاں زیادہ نا یہاں زیادہ ٹھنڈ نہیں لیکن ہاں گرمیاں یہاں حد ہوتی ہے فورٹی فائیو آتا ہے
ہاں ٹھیک یہاں سے کشمیر سے تو زیادہ ہی
حد ہوتی ہے یہاں
ہاں ہمیں بھی امیری کلاس کی ایک لڑکی ہے وہ ہے ا اتر پردیش سے
ہمم
وہ بھی مطلب وہاں سے آئی ہے وہ بولتی ہے کہ وہاں پہ مطلب اچھا ہے سب کچھ لیکن گرمی بھی بہت ہے
ہاں بائی یہاں سے تو اتر پردیش آندھرا پردیش کرناٹکا انن جگہوں پہ ٹھنڈی بہت ہو یہ سوری ہے نا گرمی بہت ہوتے ہیں ہمم ہوتی ہے یہاں دیک ابھی آپ کو ٹائم ہے یہ ابھی سات بجے مغرب ہے
ابھی
سات بجے نا سات بجے
سات بجے ٹھیک
ابھی ٹائم ہونے والا ہے ابھی
اچھا ٹھیک
ہاں اور ٹھیک چلو ابھی تک ہو ہی نہیں رہا ہے اس نمبر پہ مجھے ہو ہی نہیں رہا تھا پتا نہیں نا اس کو ان کمنگ ہے نہ آؤٹ گوئنگ ہو رہی ہے اس میں کچھ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے ہمیں آج ابھی بھی مجھے دو ویسٹ ہو گئے
مجھے بھی مجھے بھی ہو گئے ویسٹ ویسے فرسٹ ٹرائی تھی میری تو
وہ اس میں اس میں ٹرائی کی بارے میں انٹرنیٹ پہ ہے نا کیا یہ ہے
ہاں ہوں مطلب اس میں تھوڑا ہوتا ہے مطلب کہ کیسے کرنا ہے ہوتا ہے نا تھوڑا کنفیوژن
آ م ہمم ہمم
اس میں مجھے اسس ایپ میں کچھ زیادہ ہی کنفیوژن لگا
ہاں اس میں پھر آہستہ آہستہ سمجھ ایزی ہیں لیکن اس میں
پھر دھیرے دھیرے جب ہاں ہوتے ہیں نا آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ٹاسک بھی اور بڑھتے ہیں اس میں آگے اور پروجیکٹس
سے فون کے تھا ابھی تک آٹھائی نہیں عورت چلو بائے
اوکے بائے